اسلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت
ہاں الحمد اللہ
کیا ہو رہا ہے
ہم بسترے دھو رہے آج
اور بچے کیا کر رہے
بچے مستی کر رہے ہیں آج بچوں کو موبائل نہیں دیے ہیں تو بورا گئے پاگل ہو گئے وہ لوگ کو موبائل نہیں دیے
ٹی وی لگا کے دے توا ٹی وی
ٹی وی دے رہے تو ٹی وی نہیں دیکھ رہے
اچھا
یا تو کھیل رہے کود رہے یا تو پھر مار پیٹی کر رہے میں ٹی وی دیکھ رہے موبائل تو دیے آج ہم آج بلو ہے پانی کھیلنے جا رہے
کیا
بارش کے مزے لینے جائیں گے
کوسی بائک سے جائے گا ایکٹیوا سے یونیکن سے
یونیکون سے جائیں گے یونیکون سے جائیں گے
یینیکون سے اچھا آواز بریک ہو رہی ہے نیٹورک میں آؤں
درہ اتنا سارا سرف ہے اس میں
آواز بریک ہو رہی ہے
ہاں آواز ہو رہی ہے نیٹ ورک ایشو ہو گیا ہے ابھی تو موبائل ہینگ ہو گیا تھا پھر اس کو ہاں اس کو آن آف کر کے آن کرے
اچھا موبائل ہینگ ہو گیا تھا
ہاں خالی ایک ہی ایک ہی اسکرین دکھا رہی تھی
آج ہمارے باتھ روم میں ایک بچی کا برتھ ڈے ہے اچھی بڑی ہے بیس اکیس سال کی سوچتی کیا گفٹ دو کچھ گفٹ دینے کا بتاؤ نا کیا دوں وہ میرے بچوں کو دیتی تینوں بچوں کو دیتی ہر سال دیتی سو ڈیڑھ سو روپئے کا اچھا ہی دیتی سب
ہوں
کبھی کیک لا کے دیتی کبھی بچوں کو اچھے اچھے سا گفٹ لا کے دیتی
ایک ون ففٹی تک کا اسکارف وغیرہ آئے گا دینے کا اچھا سایک سو دو سو روپئے کا اسکارف وغیرہ آئے گا وہ دے دینا
ہوں
سو دو سو روپے کا آئے گا اسکاف
کیونکہ وہ تینوں بچوں کو دیتی
ہوں ہوں تو وہی تو بول رہی نا ون ففٹی تک آئے گا ون سکسٹی تک اسکاف اچھا بڑھیا والا آئے گا ہاں ڈیڑھ سو دو سو روپے دو سو روپئے کا آئے گا اگر بہت اچھا بڑھیا ا خدا آئس کریم کی دکان نہیں بند ہو گئی پتہ ہے ہمارے ادھر
میں سوچی سو روپے کان وین کے لے کے دے دوں
ہاں وہی سو روپے کے نہیں تو ڈیڑھ سو روپئے کا کچھ نہ کچھ ایسی ہی
ارے میں تو میں تو دوں گی میں تو تو دکی بچی اچھی عادت ہے اس کی لیکن راب رضا بھی دینے بیٹھے لے گفٹ اس کو
اچھا سب الگ الگ دیں گے بچچے الگ دیں گے بڑے الگ دیں گے
تو وہ بھی میں بول رہی تھی بچے یا میں دے د بچوں کو بولوں گی کہ کام کر کے کاف لے کے دے دیتی ہوں توپل سب مل کے دے گئے اور ایک ایک ڈیری ملک دے دو
ہاں
گئے سر شفا کے نو سال نو بڈے نو سال ہوئی تھی نا تو نو سال کے نو گفٹ لائی تھی اس نے بریسلیٹ کان کے بال کے ہر چیز نو چیز لائی تھی نو سانیا سانیا چانانپور والی ہے ریضا ریضا کے لیے ریضا کے لیے پورے نو گفٹ لائی تھی اس نے ابھی دس اب پھر سے کیا کرے گی اس کے شی رضا کو بہت پیار کرتی میری بیٹی کو تو اس کو نا ابھی پھر سے پھر سے لائیگی دیکنا دس گفٹ لائیگی اس میں ہیر بینڈ رہتا ہے اس میں بال کی قلیف رہتا کان کے رہتے لبلوز رہتا سب لائی تھی پچھلیے سال
تم بھی لے جاؤ پانچ پانچ روپے والے بس گفٹ
اور رابیا اور رابیا کو کیک لا کے دی تھی
جگہ ہے ہوں
اور ریضا کو اور شفا کو کپڑے
اچھا
ہاں
دیک اسکاف صحیح بول رہی بچوںوگ بولو گ کہ تم لو کچھ بھی مت لو ایک اسکاف لے کے جا کے دے دے گے اسکاف کا بہت شوق رہتا ہے اس کو
ہاں وہی تو دیکھنے کا کیا کیا چیز کا اس کو شوق کے جب آتے جاتے ملتے تم لوگ تو تم لوگ کو پتہ ہوگا نا کیا اس کو کیا چیز کا شوق ہے تو چیز دینے کا جو چیز کا شوق نہیں ہے وہ کائی کے لیے دینے کا اب ایئرنگ وغیرہ رکھ دیے تو رکھ ہی دیں گے پہنیں گے نہیں لیکن اسکاف کیا جاب پہ جاتے ہویں گے تو پہن لیتے کالج ہاں وہی کالج یا جاب پہ جاتے رہیں گے تو پین دیتے اسکارف سمپل سادہ ایسا لیکن اچھا بھاری دے کے دے دینے کا جذدا آ کے جاب پہ جائیں گے تو بھی پہن لیں گے زیادہ ورک والا نہیں مطلب زیادہ ت جگ بگ والا نہیں دنے گ
نہیں تو
ٹکلی وغیرہ والا اچھا والا ہے ا سمپل سادہ اور ٹکاؤ مضبوط خوبصورت ایسا ایک اسکاف لے کے دے دو
کیونکہ پورا سال میرے بچوں لوگ کو نا تینوں کو ہر سال گفٹ کیک لاتی رہتی اور پورے کچھ بھی پروجیکٹ رہے گا نا پورے پورے سال کا پروجیکٹ رہے گا نا بنانے کا میرے بچوں کا پروجیکٹ وہی بناتی ہے اچھا اچھا
ہاں
وہی بچے لوگ کو بولو گی کہ تم لوگ کچھ مت لو برسٹ ف کچھ بھی ایک ہی گفٹ اٹھا کے دے دے گے اس کو ہے نا
ہاں
اور پانچ پانچ والی ڈیری میں تم تینوں دے دو شام کو کیک کاٹی اب کیک کاٹے گی تو شام کو بلائے گی لوگ کو اچھا آئیڈیا دیے کہ نا ایک اسکاف ہی لے لے رہی ہے نا
انا دس والی چاکلیٹ لے لو بچے لوگ بول رہے تو
ہوں دو سو روپئے خرچہ آئے گا اس کے بڈ ڈے میں میرا جاندے ہو جاندے بچے لوگ پورا سال کرتی تب کتنا بھی کتنا بھی ہارڈ پروجیکٹ رہندے اسکول میں ملے گا تو وہی بناتی بچوں کا پروجیکٹ وہی بناتی
اچھا
مجھے بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی مجھے ٹینشن ہی نہیں پروجیکٹ کا دونوں امما بیٹی بناتے ہے
اچھا اس کی اماں کو کیا پسند ہے ہھ
مجھے بولی تھی آج کھانا مت بناؤ میں پائے بنا رہی ہوں اس تم چاول روٹی بنا لو سالن میں بھیج دوں گی لیکن میں نے وہ نا گوشت رکھا تھا فریج میں تو تھوڑا سا وہ ایک بچہ چاول کے بنا لی بچے کا لیتے تو ان کو میں بولی کل میں فریج میں رکھ دو اس کو کل میرے حصہ کا مجھے دے دینا
اچھا
ہاں آ
کچھ نہیں آج ہمارے شوہر گھر میں ہے نا پردے اور وہ دلوا رہے ہم
اچھا
پردے بیڈ شیٹ تکے کا کور گدے کے کور سب دلوا رے کیا ہے
اچھا اچھا لگ رہا ہے گھر صاف صفائی سامن سیٹ ابھی امما جوبی کو بولا ایک بار ایک دن دعوت کر کے بولا اما جو بھی لوگ
ارے میں کو گیارہ کتاب پڑھانے کا ہے تو میں سوچی تھی جب ھی کروں پڑھاؤں گی تو جب ھی بولوں گی کیا جاؤ بول کے اور میرا پلاننگ ایسا تھا کہ میں کیا نام ہے سٹرڈے بلاؤ میری بھابھی کو اس کے بچی کا انجیکشن بھی لگ جاتا تھا اور وہ بھی ہو جاتا تھا تو وہ حساب سے میں سوچی تھی بلاؤں گی جمعہ کے دن کروں گی وہ لوگ جمعہ کو آئیں گے رات کو رک کے صبح میں چلے جائیں گے ابا اور ابا کو مطلب میرے ابا کو اور میرے ہسبینڈ کو اندر سولا دیتی تھی اما بچے کچے پچے سب ہم لوگ ادھر سو جاتے تھے ہال میں ابا دیوان پہ سوتے بھائی میرا بھائی نہیں آتا نا
ہمم
سینگ لگے ہے اس کے ٹکلے پہ اگر وہ بھی آ جائے گا تو جگہ کم نہیں پڑے گی بہت جگہ ہے
وہی تو ہے
بہت جگہ ہیں آرام سے سو جائیں گے
ہمم
آرام سے اندر باہر ابھی ایسہ ایسہ ایسہ کیسا بھی سو بہت جگہ ہے سونے کے لیے اندر بھی وہ دیوان رکھ کے سائڈ میں اتنی جگہ بچی ہے کہ ایک بڑا ایک بچہ سو سکتا ہے اور پھر کبٹ کے کبٹ کے طرف بھی
آپ کوئی بھی گاؤں والا ہے رشتے دار ائے تو بولے کہ پہلے گیا تھا اب کیا ہو گیا گھر کیسا ہو گیا اچھا ہو گیا
ہوں بس نہیں جائے آ کے
کوئی نہیں بس
وہی تو
جس کو بسنے کا زیادہ ٹینشن رہتا تھا وہ تو گیا سوودی
نہیں لیکن اس کا بھی کوئی مطلب نہیں نا آنے کا کرنے کا ویسا بے مطلب کہے تو کوئی آتا ہے کیا ابھی میں اور میرا آدمی کسی کے گھر پہ میں گاؤں گئی میرے بھ پھر میرے بھائی کی شادی میں تو مجھے کسی نے میری شادی ہوئی تو چھ مہینہ ہوا تھا مجھے کسی نے پرسنل روم نہیں دیا میں گیروں کی بات کیا کروں میرے گھر میری بہن لوگ نے میرے گھر والوں نے نہیں دیے میرے کو پھوپھیوں کے اتنے بڑے بڑے گھر رہے کے کوئی پھوپھی نے نہیں آ کے بولی کیا آ کے سو جایا گٹ بول کے اور نہ میرے دادی کے گھر میں بھی ہر جگہ میرے باوجود کو بولا پرسنل سو تو میں کیوں کس کو پرسنل سونے کے لیے بولیگا کوئی نہیں دیتا کسی کو پرائیویسی اپنے گھر کے سوا کہیں پہ بھی نہیں ہے سونا کمفرٹیبل
کچھ نہیں بیٹھ رہی
ہاں
کچھ نہیں آپ نے کال کی ہے کیا ہیلو آپ بتاؤ